ہیلو وعلیکم
وعلیکم السلام باجی کیسی ہیں آپ
جی باجی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ابھی تھوڑا کام وام سے فری ہو کے میں نے سوچ چا آپ سے کچھ خاص ٹوپک پے گفتگو کرلوں
جی جی باجی بالکل صحیح سوچا آپ نے اور روٹی لائی
جی ہاں بالکل سب کھاتی ہے فری ہیں آپ سنایے آپ نے کھایا
جی باجی بس نا میں آپکو ٹھوڑ کچھ ٹائم میں بس کھانا کھاؤں گی
اچھا مطلب ابھی آپ کام کر رہی تھی کیا
جی نہیں وہ نا میں چھت پے بیٹھی تھی میرا من نہیں لگ رہا تھا تو میں چھت پے بیٹھی تھی میں نے سوچا آپ سے کچھ گفتگو ہو جائے تو اچھا ہوا کی میرے کہنے سے پہلے ہی آپ نے میرے یاد یاد کیا مجھے اب ایسے بھی نا بہت کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں ہماری گفتگو نہیں ہوئی تھی اچھا ہوا آپ نے کر لیا تو
جی ہاں یے تو اللہ کی رحمت ہے اور میں آپ کو یے پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے کیا پاکستانی یا پھر مطلب جو اردو سے سبندت ڈرامہ دیکھے ہیں
جی نہیں میں نے نہیں دیکھے
جی میرے کو تو بےحد ہی زیادہ پسند ہے کیونکی ایسا ہے نا کی میں نے بہت دیکھ لیا میں اور ابھی بھی دیکھتی ہوں کیونکی مجھے بہت اچھے لگ تے ہیں اس میں جو ان کا ایک طریقے سے بولنے کا طریقہ ہوتا ہے یااللہ کیا بولوں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی ان کے الفاظ میں ایک طریقے سے آ محبت جھلکتی ہے
جی جی بالکل
جی ہاں اور اور سنائیے
جی اور تو سب خیریت ہے اور میری جو ہیلو
ہاں بولیے
میری جو باجی ہے نا
ہاں
میری پھپھو کی لڑکی تو نا ان کی نکاح ہے تو نا ہم ان کی نکاح تیا تیاریوں میں لگے ہوے ہے
جی یے تو بہت اچھی بات ہے آ آپ کی فو پھو کی مطلب آپ کی باجی کی شادی ہے
جی
تو آپ کے یہاں پہ تو تیاریاں چل رہی ہیں آپ آپ کے یہاں تو کافی تیاریاں چل رہی ہوں گی نکاح کو لے کے
جی ہاں تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں اور میرے گھر پہ نا صاف صفائی گھر کی سجاوٹ وغیرہ سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں
اور تاریخ فکس کر دی نکاح کی
جی ہاں بس پندرہ دن بعد ہی نکاح ہے تو پندرہ دن بعد نکا ح کے لیے بس لگے ہوئے ہیں تا تیاریوں میں کوئی کارڈ بانٹ رہا ہے کوئی مہمانوں کے لیے گفٹ تو وغیرہ خرید رہا ہے تو سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں بس
جی تحفے تو بہت ضروری ہوتے ہے کیونکہ ہر شادی میں جو سب سے بڑی رونق ہوتی ہے پہلی بات تو وہ لوگوں کے آپس میں ملنے سے ہوتی ہے اپنے سارے اچھے اچھے رشتے دار ملتے ہیں قریبی بہت اچھا لگتا ہے دوسری رونق کے وہ ایک طریقے سے تحفوں سے ہوتی ہے سب تحفے لے کے لے لے کے آتی ہیں اس زیادہ ایک رونق سی رومانچک لگتا ہے وہ نکاح میں ایک طریقے سے جو سب سے زیادہ دھوم دھام والی وہ اسی سے دیکھتی ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ اور ویسے نا میں سوچ رہی تھی مجھے کچھ کپڑے خریدنے تھے نکاح کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ کو پوچھ لوں آپ میرے ساتھ میں چلو گی کیا
جی ہاں اگر میرے کو میرے ا ایک بار پوچھنا پڑے گا باس سے کیونکہ میں تھوڑا واں جاتی ہوں کام رہتا ہے میرے کو آفس میں تو میں ایک بار باس سے پوچھ لوں گی ایک دو دن کی چھٹی دے دیں گے تو چلتے ہیں ہم شاپنگ پہ
جی بالکل بالکل چلنا اور نا میں نے مہندی کے لیے ہلدی کے لیے الگ الگ کپڑے خریدوں گی تو آپ بھی چلنا اور آپ بھی اپنے لیے نئے نئے کپڑے خرید کے لانا
جی بالکل آپ نے جیسا بولا آپ کے آئیں گے بالکل شادی میں اور ساتھ میں ہی شاپنگ کریں گے یہ بہتر اچ بہتر آپ کا ڈسیزن ہے
جی جی بال کل صحیح فرما رہی ہو اور ویسے نا کیا ہوا
اپ بولو بولو
ویسے نا آپ اپنی امی جان کو اپنے گھر میں جتنے بھی بھائی جان ہیں باجی وغیرہ سبھی کو ساتھ میں لے کے آنا
جی ہاں بالکل بھائی جان باجی امی جان ابو سب آئیں گے
جی بالکل بالکل اور ویسیے نا آپ آپ کو یہ بات تو پتا ہی ہوگا کہ یہ نکاح سے دو خاندان دو دو پریوار قریب آتے ہیں اور نہ آپ کو پتا ہے کی یہ کت اتنے قریب آتے ہیں کی ان کے بیچ میں کتنا پیار بڑھتا ہے
جی ہاں اس سے محبت کمال کی ہوتی ہے رشتوں میں ایک یہی تو ایک یہی تو ایک طریقے سے مقصد ہوتا ہے اب نا لوگوں سے ملنے کا سارے لوگوں سے رشتے داروں سے نہیں تو ویسے عام طور پے تو سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں ویست ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ زندگی میں وست رہنا بھی ضروری ہے
ہاں وہی کیونکی ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کو جتنی زیادہ اہمیت دو تو وہ پھر ایک طریقے سے رشتے میں کڑواہاہٹ آنے لگتی ہے اس سے
جی جی ان شاء اللہ بالکل اور ویسے نا اپن اپنی لائف میں جتنا بزی رہیں گے نا میرے حساب سے ات تنا زیادہ ٹھیک رہے گا اور جتنا فری مائنڈ ہوتا ہے اتنی زیادہ اپنی وقت کو پھر برباد کرتے ہیں کہیں ادھر سے کہیں سن لی کوئی بات کہیں ادھر سے سن لی تو اپنی لائف میں بجی رہنا بھی ہمارے لیے صحیح ہے
یے تو خود غرض ہے یار کیا بات ہے اور اور سنائیے آپ پھر آپ میرے کو اور آپ میرے کو بتا دینا کب شاپنگ پے چلنا ہے میں وہی تاریخ فکس کر دوں گی
جی میں تو سوچ رہی تھی کی کیوں نہ کل کل چلتی ہے شام کو یا پھر ٹھڈا موسم ہے آج چلے گے
دیکھتی ہیں میں جیسا سمے ملے گا میں اس حساب سے بتا دوں گی دونوں سائڈس چلیں گے اور کوئی اپنا اگر کوئی قریبی رشتے دار ہو جس کو لینا دل لے جانا چاہ اس سے اس کو بھی بول دینا
جی جی بالکل سبھی کو لے چلیں گے جو جائے گا سبھی سے پوچھ لیں گے ایک بار کی بھائی کون کون جائے گا اگر کوئی جائے گا تو لے چلیں گے اس کو بھی ساتھ میں اور آپ اپنے لیے کیا لے کے آؤ گی ویسے نکا کے لیے
جی میں سوچ رہی ہوں نا میرے کو تو سادہ کپڑے اچھے لگتے سادہ جیسے کی آ لے لو اپنا سب سے لانگ کرتی ہوتی ہے نا وہی زیادہ بہتر لگتی ہے ایک دم ہلکے کپڑے مجھے پسند ہے اور خاص کر گرمی کا موسم ہے تو زیادہ جو وزن دار کپڑے ہوں گے نا ان سے تو بہت گرمی لگتی ہے میں جیل نہیں پاتی ہے نا
جی بالکل اگرمیاں میں تو نہا ہلکے کپڑے صحیح بھی رہتے آرام سے کوئی زیادہ دقت بھی نہیں ہوتی ہے اور سردیوں کی بات یے ہے کی سردیوں میں چاہ جیسے کپڑے پہن لو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے
جی آپ کیا لانے والی ہیں
جی میں تو سوچ رہی تھی کی اپنے لیے ایک سرارا لے کے آؤں اور ایک برقہ لانے کی سوچ رہی تھی اور میری امی جان بول رہی تھی کی اپنے لیے لہنگا لے آنا تو لہنگانا مجھے پسند نہیں ہے تو میں اپنے لیے شرارا لے کے آؤں گی
شرارا کافی اچھا لگتا ہے اس میں آج کل نئی نئی ڈیزائنے چل رہی ہیں شرارا میں جو کافی بہت بےحد ہی سندر لگتی ہے
جی جی مجھے بھی نا سرارا بےحد ہی زیادہ پسند ہے اور جو میری باجی ہے نا تو وہ بول رہی تھی وہ تو اپنی اپنے لیے ہلدی کے لیے اور مہندی کے لیے نا ہلدی کے لیے سرارا لے کے آئیں گی مہندی کے لیے ا لہنگے کی بول رہی تھیں کہ لہنگا لے کے آؤں گی میں
اچھا لہنگا لے کے آئیں گی
جی ہاں اور نا میں ایک اور چیز سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم مارکیٹ تو جائیں گے کپڑے خریدنے تو میری جو امی جان ہے وہ بول رہی تھی کہ باہر کی جو مہندی آتی ہے نا اس میں بہت ساری ملاوٹ آتی ہے تو نا وہاں پہ ایک پیڑ پیڑ ملتا ہے راستے میں تو وہاں سے کچھ پٹ یاں توڑ لائیں گے اور اور گھر پہ ہی سکھا کے پیس لیں گے اور جین بنانے کے آج کل تو تمہیں پتہ ہے کہ سبھی آئٹمل چل رہے ہیں ڈیزائن بھی بنا لیں گی گھر پہ تو وہ مہنندی زیادہ بہتر رہئے گی
صحیح ہے اگر انہوں نے صحیح سوچا ہے کہ آج کل ملاوٹ والی چیزوں سے دور ہی رہنا ٹھیک ہے لے آئیں گے ہم لوگ
جی جی ہاں بالکل اور نا ویسے بھی دور رہنا چاہیے ملاوٹ والی چیزوں سے میں کئی لڑکیوں کو تو ایسے ان سے بھی ہو جاتا ہے جو باہر کی جو کون وغیرہ اتی ہے ان میں کیا کیمیکل وغیرہ پیٹرول وغیرہ بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ وغیرہ آتی ہے
ہاں ہمیں اور دیکھو جسے ہمارے ہی یاد میں ہوتا ہے ہمیں ملاوٹ والی چیز اپیوگ میں لینی ہے یا پھر اس سے دور رہنا ہے کہ نہیں
جی جی ہاں بالکل تو نہ ہمارے لیے بہتر رہے گا نا کہ ہم جتنی اس سے دور رہیں گے پتیاں توڑ کے لائیں گے یہ تو نا کلر بھی کچھ الگ ہی آئے گا اس کا پھر
اس کے ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی ویسے ٹھیک ہے جیسا نڑے لیتی ہیں آپ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گی جیسے ہی میرے کو سمے ملے گا ساتھ میں چلیں گے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے باجی
جی ویسے آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا اگلی کال میں ملتی ہیں اللہ حافظ
جی شکریہ اللہ حافظ